ہیلو
ا جی السلام و علیکم بھیا
وعلیکم السلام کیسی ہو خیریت صاحب
کب کھا رہے کوائی جان آپ بتائیے
بڑھیا ہے اور آج کل تو گ رہ رہے ہو آج کل
کیا ہوا بھائی یار
آج کل تو عیدی کا چاند ہو رہے ہو کہاں پر ہو
بشم م م ام کام میں مصروف ہو رہے ہو رہے ہیں
اچھا جناب تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو انسان کی کامیابی اور اس کی شخصیت دونوں کو طے کرتا ہے جیسے کہ اچھی عادتیں گڈ ای ایٹس ٹھیک ہے جناب
اوکے بھائیان اوکے
تو لو بھائی جان لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ انسان کی عادتیں ہی اس کی پہچان ہوتی ہے آپ کا کیا ماننا ہے اس کے بارے میں
جی جی بھائی جان بالکل صحی کروںا آج ج انسان کی آپ نے بولا کہ انسان کی
ہ اچھی عورتیں اس کی پہچان ہوتی ہیں
ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں بھائی جان اچھی آات ہے انسان کو بلندیوں ک تک پہنچاتی ہیں اور جب کی بری عادت ہے کامیابی سے دست لے جاتی ہیں
تو سب سے پہلے یہ بتائیے جناب کہ اچھی عادتیں ہوتی کیا ہیں
اچھی د ہے یہ ہوتی ہے سب سے پہلے اچھی د تو یہ ہوتی ہے بھائی جان جسے انسان کو بار بار بار کرتا ہے جیسے کہ اور اسسی زندگی صحت اور سااکت اچھی ہوتی ہے
اچھا جیسی ج جیس جیسیے
جیسے کہ صبح اٹھنا پڑھائی کرنا سچ بولنا اور دور رہنا عزت کرنا
ان شاء اللہ بالکل بڑھیا بات فرمائی آپ نے بالکل د دل گدگدگ ہو گیا آپ نے بالکل اتنے ایک نمبر پیاری بات کری ہے تو جناب یہ بتائیے کہ اچھی عادتوں کی ویسے اہمیت کی بات کری جائے تو اتنا اچھی یادت ہوں کہ اتنی ہیہم کیوں ہوتی ہے کیوں مانا جاتا ہے ل کوو اترا
جی بھائی جان میں رام نے شہیر کومایا کیوںک یہ کامیابی صرف بڑے پیسنے نہیں لے جکتے بلکہ روز کی روز ہی کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بنتی ہیں یعنی کہ عادتیں ہی ہماری مستقل کبیر کو آکار دیتی ہیں
جی جی ہاں جی بالکل بڑھیا بات ہے فرماے ہیں تو تو یہ یہ پھر پھر تو اس کے کامیاب کی ر آسان ہوتی ہوگی اس سے پھر کیونکہ یہ پھر تو اس کے کارن کیا ہے یہ کہ جو جو آپ نے انی اہمیت بتائی ہے اچھی آیتوں گی کچھ اچھی عادتوں کی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ کامیابی کی راس ہو جاتی نا جو کہ ان کے فائدے کے انترگت آتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا اس کا
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اگر انسان میں انوشاسن اور محنت کی عادت ہو تو اس کے لیے کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا بالکل
جی جی جی بھائی جان بالکل اور سب سے بڑی بات بات بتاؤ بھیا جان بہتر سے اچھی عادت ہوں گی تو آپ صحت اچھی ہوگی کم سونا اچھا کھانا اور ویایام کرنا انسان کو اور رکھتا ہے پر
واہ واہ کیا بات کہی ہے ماشاء اللہ آپ کو جنت نشب کرے لیکن اس میں یہ ہے نا جو نا بھائی جان کی اچھی شخصیت کی بھی بھومکا ہوتی ہے جیسے کہ لوگوں لوگوں پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے ہے جیسے کہ بات کریں نا ایمانداری ادب اور دوسروں کی مدد کے کرنے جیسی آتیں انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا بہت سے لوگ جگہ جگہ پر ہیلپ کرتے ہوئے لے ج آ جاتے ہیں جو کمزور لوگوں میں ہیں یا بھوکے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بکھاریوں کو لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مدد کر نہیں ہے ہمیں پت ہے کہ جو ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کو شاید اچھے سنسکار نہیں ملے تو اچھے سنسکار مطلب یہ ہے کہ اچھی عادت ہے ٹھیک ہے نا نا جناب
جی جی بالکل شیف ہم آ رہے ہو آپ
ہ اور اس میں یہ ایک بات یہ بھی ہے تو بھکتی کی قدر بھی ہونی چاہیے آج کل کیا لوگ بقتی کی کمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں کیونکہ اصل میں اچھی آت ہے انسان کو بقت کا صحیح استعمال کرنا سکھاتی ہے جناب جو کہ جو
بھرمارے ہو آپ ایسی بات کرتے ہو کہ من گدگد کر دیتےے وہ
شکریہ جناب شکریہ یار کیا کریں جناب یہ تو خدا کی مہل ہے دو چار لائن رٹ لی ہیں وہی نہیں کو چی پیتے رہتے ہیں سب کے پاس
اچھا اچھا بھائی جان کیا کہیے پات کرتے ہوٹو اپنی بانٹوں سے ایسا لگتا ہے کہ منہ لیتی خوب موہ
ارے جناب نہیں میں تو بول چکا ہوں نا خدا کی مہر ہے وہ تو وہ اللہ کا کہے رہے تو جنا یہ اس میں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اچھی آیتوں کے فائدوں کے بارے میں تو اس میں ایک یہ بھی تو ہے ج نا کہ جنیتا ہے تو جناب یہ بتائیے کہ کیا اچھی عادتیں انسان خوشوی رکھتی ہیں
یس یس ش ان شان ک کش کی ب رہے کیا بول رہے بھیا
یہ میں یہ یہ سوال تھا میرا کہ اچھی عادتیں انسان کو خوش بھیی رکھ دی ہیں کیا
جی جی جی بالکل کیوں نہیں رکھیں گے اگر اچھی عادت ہےے انشاست جیون سنسار اور شگ یہ تو م نے یاد ہی دیتا ہے بھائی جان
ماشاء اللہ شیوان اللہ کی اب بات کہی ہے آپ نے بالکل باجد بات کر رہے ہیں آب جناب بالکل پیاری پیاری بات کر رہے ہیں آپ تو جناب اس کی یہ بتاؤ کچھ اہم اچھی عادتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جیسے کون کون سی اچھی آیاتیں سیکھنی چاہیے انسان کو
جی جی بھائی جان بالکل کیوں نہیں بٹھائیں گے جان اگر صبح جلدی اٹھنا چاہیے
ہ جی
روز کچھ نیا سیکھنا چاہیے
جی جی اور
پنی کیارت ڈالنی چاہیے
اور سمے کی پابندی کے بارے میں پھر کیا کرنا خیال ہے آپ کا
جی جی بھائی جان بالکل سامے بھی پامان نہیں ہونی چاہیے نا اچ سچ بولنا چاہیے
جی
دوسروں احترام کرنا کرنا
اور اس میں یہ بھی تو ہے نا پھر نعمت بییام بھی کرنا چاہیے اور سب سے بڑا اہم تو یہی ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کا بیلنس طریق سے استعمال کرنا چاہے مطلب سنتلت اپیوگ کرنا چاہیے
جی جی بائی جان جی جی جی بائی جان بالکل آپ شائی فرمے ہو ت بھی بات پولتے ہو س ٹھیک بولتے ہو
ارے شکریہ جناب شکریہ اس میں پھر بری عادتوں کے بھی نقصان بھی ہوتے ہوں گے جیسے کہ اگر اگر اگر انسان بری عاتتوں کا شکار ہو جائے تو اس کی ترقی بھی رک جاتی ہے
بالکلی بالکل رک جاتی ہے نا اگر کوئی آڈر ہے مھے اگر اگر داروں ہے آپ آپ سب سے سے پہے میں بتاؤں گا بھائی جان سنیے آپ اگر انسان میں بری عادت ہو جاتی ایسے کہ آپ مدیرہ پان کرتے ہو
سمیرے آلو م ڈیرا پان کٹتے ہوٹو وہ کل ڈٹاڈاٹ ہے نا تو اس کی ترقی رک جاتی ہے بھائییا
ارے بالکل بالکل باجت بات کر رہے ہیں آپ جناب آپ کہاں غلط بول رہے ہیں
کیونکہ بھائی جان وہ کیا ہے کہ مدرا پان کٹا رہتا ہے اسے اور ہوش نہیں دیتا تا ادھر ادھر گرتا پھر ٹڈ الٹا لیتاا ہے
پھر اس کو سامنے والا دکھتا نہیں ہے کہ کون کتنا مطلب کون سی پد کون انشان ہے
سب سے بڑا گانٹا یہ کہتاا کہ اسے ہوش نہیں دیتا ہے تو روپئے بھی نکال لیتے ہیں لوگ آگ
بالکل بالکل
اور کسی دکان پہ سودا لیتا ہے تو ان کا سیدھا پیسہ وصول کرتے ہیں
اس میں جھگڑا ہو رہتی نا جناب
یس یش بھائی جان بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ کی بھی عادت جائیں گے اور سب سے بڑا آرش سمے کی برباد اور گش
بالکل بالکل یہ
پیچھے لے جانی چاہیے
ان شاء اللہ بالکل آپ نے بالکل لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے نا جناب میں نے ایک بات سنی تھی کہ پہلے
آپ کیواز آپ کی آواز کٹٹ کے آ رہی ہے
جنا جنا آواری آواز
ہاں اب آ رہی ہے لیکن آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی تھی
کوئی بات نہیں میں نے ایک بات سنی تھی جناب کہ پہلے ہم اپنی آتےیں بناتی ہیں پھر وہی آتےیں ہمیں بناتی ہیں کیا یہ صحیح سی بات ہے
جی جی بالکل کیوںنی ما چ چھٹی چھوٹی آرت بڑی بدلاؤ لٹی ہے میں یار
بالکل جناب بالکل
آ یہ ندی آج ہم نے جانا کی اچھی عادت ہے انسان کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے پونجی اگر انسان روز تھوڑا تھوڑا سدار کرے تو ایک دن ایک بڑی کامیابی اور کدم چوم چنتی ہے بائی یار
بالکل بالکل اس کے بارے میں کہاں لینگ آتی ہے کی کامیابی
بھائیین آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی جین کٹ رہی ہے
میری طرف تو کلیئر آ رہی ہے تجرب باپ کی
آپ کی کٹ رہی ہو بھائی ان میری طرف کٹ رہی ہے میرے ٹاور فل آ رہے ہیں نیٹ ورک
اب آیجنل
اب آ رہی ہے آپ بولیے
ہلو چلو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی میں نے اس کے بارے میں ایک لائن پڑھی ہے اور غور کریے گا اگر اچھی لگے تو اس س ارھ ہے بولیے کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی بلکہ اچھی عتوں کے ذریعے دھیر دھی حاصل ہوتی ہے
و و و کیا فرمیا ایک اور بات بولو ہو چ نا آ
بالکل بالکل بولیے نا فرمائیے
اچھی عادت آج کا چھوٹا سا فیصلہ لیکن کل کا بڑا نتیجہ ہے
ماشاء اللہ شوان اللہ کیا بات کہی آپ نے بالکل آپ تو ایسا لگتا ہے کہ شاعر پہلے سری کرتے تھے کہ جناب
نہیں نہیں نہیں کچھ سب کچھ دے لیتے جب چمن کاٹ ہےٹم
تو اتنی پیاری پیاری بات کیس کر
ایسے ہی بھائی جان کر دیتے ہیں جب من کرتا ہے ج
چلو بڑیا جیے ے اچھا لگا آپ نے جو اچھی عادتوں کے بارے میں بتایا کیا ہوتی ہیں اس کے کیا فائدے ہوتی ہیں کیا نقش آسان ہوتے ہیں اور آج کے نوجوان کو مشورہ دینے کے لیے آپ نے جو مشورے دیے ہیں اس سے بھی اچھی اچھی باتیں ہیں لیکن اس ایک ایسا ٹاپک ہے اچھی عرتوں کے بارے میں اس کو کو دو چار منٹ میں یا دس منٹ میں سمیٹا نہیں جا سکتا نا تو کبھی موقع ملے گا آپ سے ملنے کا تو چائے کی ٹپریی پہ گفتگو ہو کے ایک بستار سے چل چل رہی ہے ٹھیک ہے جناب
جی جی بھائی جان چائے کی تبری چائے آپ کی طرف سے ہی رہے گی
بالکل جناح بار ہماری طرف سے بھی خدا حافظ جناح
ٹھیک ہے بھائی ی لوکیشن ڈالی نا میں آ جاں گا
میرےل بالکل جناب بلائیں گے اپنے گھر پہ ہی بلائیں گے آپ کو کب
خوڈا پس
خدافش شکریہ